ہ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا خرییتے جناب
الحمد للہ
کیاسے محرم کیسا منع
سب بڑھیا بنا ہے آپ بتائیے
میرا بھی سب ٹھیک ہے یہاں بھی گھوم پا ایک دم دھوم مچا ایک دم ڈیجٹ کمپٹیشن مزہ آ گیا
اچھا
جی بھائی جان اور بتائیے کیسا مطلب کچھ کام وغیرہ کرے یا پھر محرم کےعد چھٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں
نہیں ایسے ہی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں
اچھا ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کیوں من نہیں کر رہا کیا کچھ کرنے کا محرم دیکھنے کے بعد
نہیں کچھ من تو نہیں کر رہا ہے
اچھا تو پاپا وغیرہ نہیں گسا رہے کہ بیٹا تم گھر میں کیا کرو گے اتنا دن
ساتات بوت رہ ہے
اچھا
ابھی چالسما بھی آ رہا ہے
اچھا اسی کے چکر میں کام تو نہیں جا رہے تھ چلرا پہلے کر ہی لیں گے اس کے بعد ہی کہیں اچھا اور ان کو کچھ سننے میں آ رہا ہے
کیا
کہ گلی میں کرکٹ کھیل رہے ہو اور لیڈی لو سب گو ساری ہے
ارے وہ تو روز کیا ہے
اچھا روز کیا مطلب سیشا والطب تھوڑی دینا ہے نا
ایک بار تو فوٹا ہی ہے
اچھا ایک بار پھوڑ دی ہو کیا بول رہی تھی
کچھ نہیں بول رہی تھی کہ کھیل مت کھیلو یہاں شیسہ اسا پھوٹ جائے گا تو پیسہ دو گ ہم لوگ بول دیے ہاں دیں گے
اچھا تب تو یہاں پہ آنکڑے کے بات ہو گیا ہوگا یار تو گوسو میں لگی ہوگی یہ
ہاں
ہوں
پوو
اور مطلب ابھی اس کے بعد جو فیسٹیول آئے‌ گا چریسمہ کے بعد کون سا فیسٹیول آتا ہے
ہوں شاید بارہ ربیع الاول
اچھا اس میں تو مطلب ٹھیک ہے سب سے زیادہ خوشی کا پرم مسلمان کا وہی ہے
ہاں
جنم دن ہے لیکن کہاں کوئی ویسا مطلب کپڑا وپڑا کوئی خریدتا نہیں ہے مطلب جو بھی ہے سمپل مناتا ہے سب
ہوں
اور تمو گراؤنڈ میں نہیں جاتے ہو کھیلنے گلی ہی میں صرف کھیلتے ہو
ابھی کہاں ندی میں پانی آیا ہے تو ندی میں جاتے تھے کھیلنے
اچھا ندی میں پانی آ گیا
ہاں
ہوں تو گراؤنڈ وغیرہ کیوں نہیں جا رہے ہیں
ابھی کوئی اتنا پلیئر نہیں ہے اس لیے نہیں جا رہے ہیں
اچھا پلیر نہیں ہے
اے تو ویسے تو سب لڑکا لوگ تھا نا لکی تھا افتاب لوگ سبھی سب جتنا لوگ تھا اچھا ان لوگ میں لڑائی نہ ہو گیا تھا تم لوگ کا
ہاں ہاں
اچھا تبھی تبھی چلو کوئی نہیں ہوتا ہے سب تو ڈیزی لینڈ بھی آئے گا تو ڈیوزی لینڈ میں تم لوگ کا یہ لگے گا کیا بولتے ہیں اس کو
میلا وغیرہ لگ جائے گا تو پھر تو کھیل کے لیے وہاں بھی منع ہو جائے گا مطلب تم لوگ کا دو مہینہ مطلب
ہاں ابھی گھر پہ بیٹھے رہنا ہوگا دو مہینے
ہوں اب تو کچھ کچھ کما لو یار الیکٹرک والا میں کام کرنے چلے جاؤ کچھ کچھ کولر ایے سی جو بھی دیکھ لو
ہاں چالیسما کے بات سوچے ہیں جانے کے لیے
اچھا چرسمہ کے بعد
ہوں تو پھر
ہم کو کپڑا وپڑا لیا بھائی لینے چلنا ہے مارکیٹ تو ہم ڈالٹے گنج میں آئیں گے تو ساتھ میں چلو گے نا
ہاں کیوں نہیں
اور تیرو کو بھی لے دے گے ٹینشن نہیں ہے ایک ٹی شرٹ خرید دیں گے
ہاںں آپ خرید لیجے گا اپنا سرف
کیوں تم کو نہیں لے دیں گے
نہیں ضرورت نہیں ہے
ارے چھوٹا بھائی نہ ہو یار لے لینا
چلیے اتنا پیار سے بول رہے تو لے دیجیے گا
جی جی بالکل بالکل انشاء اللہ بس دعا کروے بھائی تمہارا اچھا خاصا کمائے ایک دم جی اسی لیے اور کبھی میرے کو یاد واد نہیں کرتے ہیں کبھی کال کر لیا کرو یار
ہاں تھوڑا بزی رہتے تھے اس لیے نہیں کرتے تھے
چانچی میں بجی ہو گئی لڑکی وڑکی مل گئی کیا
ارے نہیں تھوڑا کام وام تھا‌ اسے لیے
اچھا نہیں لڑکی کے میٹر میں ابھی نہیں جانا ہے ابھی اچھے خاص پہلے پیسہ اپنے دم پہ کما لجیے بڑا ہو جائے گے بھائی لوگ اس کے بعد لڑکی تو پھر یو گری گے یو
ہاں پیسہ آئے گا ہاتھ میں پھر یوں گری گے لڑکی
جی دم یہی سوچ رکھنا ہے دم اکڑ ایٹیٹیوڈ اپنے آپ پہ رکھنا ہے
ہوں
ماشاء آپ کا تو شریر بھی بہت مطلب ہٹا کٹا ہو گیا ہے شریر پورا مزہ آتا ہے آپ کو دیکھنے میں بھی اور ممی لوگوں سے ایسا نہیں ہوتی ہے کیا کہ گھر میں اتنا بڑا ہو یا بیٹا گھر میں بیٹھے ہوئے ہو کھا رہے ہو صرف
سب غصہ ہوتا ہے
نہیں کیا کرے کتنی بھی تم ماں ہے کچھ کرے گی تھوڑی
ہی
جی ہوتا ہے تو اور آصف بھائی کا کیا حال چال ہے اور دوست لوگ کا آپ لوگ کا
ان لوگ کا کیا آپتا ہے دن بھر صر بخ چوودی کرنا ہے
اچھا ساتھ ہی میں رہتا ہے ان لوگ
ہاں
اچھا اچھا اچھا ہاں گلی میں کھیلتے ہ گے تو سب لوگ ساتھی ہی میںا کھیلتے ہوں گے آپ
ہوں
جی چلو ہوتا ہے لائف میں اتنا اتنا ٹینشن دیکو گغریب والے کو جب ت پریشان نہیں کروں گے تب تو مزہ بھی نہیں تو نہیں آئےا نا
ہاں بچپن سے تو پریشانی ہوتے ہیں
جی بس ہو جائے گا کچھ سال اور اس کے بعد ان لوں سب آپ کو پریشان کرے گا
ہاں
آپ کی بیوی آئے ناب بیوی کوو پہ لڑے گی ایک دم اڑوسی پڑوسی پورا ایک دم
ہ
اس کے بعد پھر آپ کو پریشانی ہوگا
جی
اور کھانا پینا تو بھی نہیں ہوا ہوگا
ابھی کہاں
تو ہوٹل وغیرہ میں نہیں جاتے آ لوگ یار اتنا بغل میں ڈالٹ گ اتنا اچھا سر ہے کہیں کھانے پہ اپ کچھ کھا لیتے ہیں
نہیں جاتے ہیں کبھی کبھار
اچھا کیا کیا چیز پسند ہے آپ کو
بریانی
ارے تو تو مسلمان لوگ کا تو بریانی تو تو کہنا ہی نہیں ہے فیورورٹ ہے وہ سب کا
ہی
بریانی تو کھانا ہی چاہیے بالکل بات صحیح ہے اور یہ سب نہیں کھاتے ہیں موموز گپ چپ چاٹ چاؤومین
نہیں وہ سب اتنا پسند نہیں ہے پر کبھی کبھی کھاتے ہیں جا کے
اچھا اچھا بات تو مسلمان لوگ کا تو بریانی تو بھائی ہوں اس کا سواد ہی الگ ہے
ہوں
اور سننے میں آیا کہ محرہ میں آپ لوگ بہت زیادہ پہلے ڈھول تل سا بستا تھا تو اس سال کیوں نہیں مطلب سب سمپل میں ہوا ہے نا
ہاں سب ہاں ہمارے امام صاحب منع کیے تھے
اچھا مسجد کے امام صاحب
اتنا کوئی مانا نہیں تھوڑا بہت مان گیا
مان گیا نا اتنا اتنا بھی مانا ن نہیں یار دھیرے دھیرے ان شاء اللہ سب مان جائیں گے
ہاں ہاں ہاں
تھوڑا وقت لگے گا آج کل کے نوجوان جو ہے نا اپنے آپ کے جو سمجھتے ہیں تسمار خان تو ان لوگ کا بات ہی لگا پھر
بات صحی
پہلے کا بزرگ لو تو سب چلا گیا
ہی
تو لوگ تو انتظار میں ہوگا ہم لوگ کو بلانے میں
جی
کہ آاں آابو دھ لو یہاں کا منجر
ہوں
ہوتا ہے اتنا لائف د یہ مسلمان میں نا بہت کچھ منع کیا گیا ہے یہ نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے کپڑا پہنا ہے تو اس کو ایک یہ ہوتا ہے مطلب کیا اس کے بولتے سورا وغیرہ ہوتا ہے تو بہت کچھ ہے لیکن اتنا انسان کر نہیں پاتا ہے جتنا ہ کی طور پہ کرتا ہے انسان
ہوں ہوں
اور نماز وغیرہ
ابھی تو نہیں پڑھ رہے ہیں ان شاء اللہ پڑھیں گے
جی جی ان شاء اللہ لیکن تھوڑا گناہ کام کر رہے ہے آپ کو پڑھنا چاہی جے
آپ پڑھ رہے
ارے میرا تو پوچھ ہی مت مطلب میرے کو کون شیتان سوا گیا نا میرے اندر
ہوں
سمجھی نہیں آ رہا مطلب وہاں تک جان ہی نہیں دے رہا میرے کو
اچھا
صرف میرا غصہ آتا ہے تو بائک اٹھاتا ہوں آسی اور سو کے رفتار ڈھھیکیلتا ہوں گاڑی کو پھر آ کے گھرے لگا دیتا ہوں پورا پاگل ہو گیا میرا مائنڈ میرا مائنڈ کچھ کام ہی نہیں کر رہا ہے
اچھا لڑکی کے پیچھے
نہیں لڑکی تو مطلب وہ تو بات الگ ہے لڑکی لوگ میرےوپر ان شاء اللہ بہت لوگ مطلب بھا دیتی ہے لیکن میں نہیں دیتا اس میں نہ کیونکہ ہم کو پیسہ نہ کمانا اب ہے
بات صحی ہے
پیسہ رہےا تو میں تو پھر بولا تھا آپ کو پہے بھی کہ یو لڑکی آئے گ پیسہ رہے گا تو
ہوں جی جی جی
لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت دنیا میں پلامو ایریا جہاںپ لو رہتے ہیں وہاں تو اتنا غریبی چھیتر ہے کہ کوئی انسان چالیس پچاس روپئے کا جو ہوٹل کھول د تو اس کا ہوٹل بند ہو جائے گا کچھ سے تو پ ایسہ ہی نہیں اتنا کھانے کا
ایک دو آدمی دے کے کیا کر لے گا
ہاں
تو اسی لیے بہت غریبی چھیتر ہے تو ہم اس کو بڑا آدمی بھائی بنتے ہیں تو ہم اس کو کچھ ڈیولپ کرتے یار لیکن اتنا پیسے ہی نہیں ہے میرے پاس
ہوں
ہی تو عید میں اکبر کیا سوچے ہیں کرتا پٹھانی کچھ کیا مطلب شرٹ پینٹ
نہیں ابھی تو ابھی تو سوچے نہیں ہے ابھی عید تو تھوڑا دور ہے
ارے دیکھنے کو دور لگتا ہے مہینہ کب پار ہوتا ہے پتا چلتا ہے
بات تو صحی ہے
تو اسی لیے انسان کو اتنا سوچنا نہیں ہے بس آپ ہمت رکھیے جذبہ رکھیے ان شاء اللہ سب پچھ ہوگا
ہوں ہ ہ
جی تو آپ ندی میں جب کرکٹ کھیلتے تھے
ہوں
تو سب سے اچھا کرکٹ کون کھیلتا تھا
ہم کو تو اتنا ٹھیک سے مطلب سمجھ نہیں آتا تھا پر سب اپنے حساب سے ٹھیک ہی کھیلتا تھا
اچھا اچھا سنتے تھے کہ لاڈلا بہت اچھا کھیلتا ہے بہت اپنے آپ کو تعریف کرتا ہے وہ
ہاں وہ اپنے آپ ہی سے سرفطارف کر سکتا ہے
اچھا اپنے آپ ہی کا مطلب لیکن ویسا نہیں ہے وہ جسے تعریف کرتا ہے
ہاں ہاں
اچھا چلیے کوئی نہیں ہوتا ہے سب لوگ اپنا اپنا ہوتا ہے یار مطلب بھاجنے کا طریقہ اس کا کچھ زیادہ الگ ہوگا لیکن اس کو میں اس کو میں نہیں سکھایا تھا
اچھا
جی بھلائی میرے کو بھول جائے بات الگ ہے وہ
ہوں
ہوں یہ تو ہے باتیں لگی تو مطلب ہم اتنا برچے سے بیٹھ لیتے تھے بولے میرے پاس پیسہ نہیں رہتا تھا تبھی ان لوگ بیٹ بولے کے خریدے دیتے تھے ا تو ہم کمانے لگے تو باہر رہنے لگے تو ان لوگ کو اب دے دیتے تھے تو اب کیسا وہ لوگ خود سے بیٹھ بول لے لیتا ہے
نہیں ابھی تو آپ ہی کا جو بیٹ لیا ہوا ہے اسی سے کھیلتا ہے سب
اچھا اسی سب کھیلتا ہے تو سب ل چندا وغیرہ کرتا ہوگا سب
نہیں کوئی چندہ وغیرہ نہیں
کوئی نہیں مطلب پہلے پچ پانچ روپ دس روپئے پہلے چند آ تھا
ا مطلب ابھی اتنا غریبی ہم لوگ کے ہم لوگ کا محلہ میں آ گیا ہے گلی میں ایک تو بول لینے کے لیے دو دو تین تین روپے جمع ہو رہا ہے دس
جی ہاں اچھا ایسا ارے ہم کو بول دیتے یار ہم خرید دیتے ہیں
ارے آپ کہاں ابھی آپ کو کہاں بولنے جا رہے ہیں
لیکن نہیں صحیح تھا لیکن پول خریدنا چاہیے تھا چلو ٹھیک ہے بھائی اپنا خیال ویال رکھنا ٹھیک ہے اور کچھ بھی بات چیت ہو تو بتانا میرے کو
ایک
ٹھیک ہے اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیئر
اللہ حافظ